ہلو
ہیلو السلام علیکم
وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرک وبرکاتہ جی
جی الحمد للہ میں خیریت
تو
ہاں میں خیریت سے ہوں آپ بتاؤ ہیلو آواز نہیں جا رہا کیا بھائی ہیلو
ہاں بولیے بولیے
آواز نہیں جا رہا کیا
ہاں ابھی آیا ابھی آیا بولو
ہاں ناشتہ پانی ہو گیا
ناشتہ پانی کی ہو گیا میری طبیعت خراب ہیں جھکم ہو گیا ہے
او
پندر
ادھر آؤ گے کیا اسکول طرف
ہاں اسکول جائیں گے پڑھنے نہیں جائیں گے ادھر گھومنے جائیں گے
ا دوائی کھا کے
ہ د بائی ٹھاک گیا
ہم بھی آج نہیں گئے بس گپی پڑنے
سا بس کی نہیں پڑتے کیا
ہاں
چلو بڑیا وہی تو پڑ رہا ہے بس کپی میں ہم لوگ تو خالی گلچھرے بڑاتے ہیں
ٹویل میں پڑھ رہے ابھی رکناج نہیں گئے
مسال اللہ مسال اللہ ٹول پڑتا ہو ہے نا
نہ الیون میں ٹویلو بول دیے
اچھا کیسے بول رہ ٹویل میں الیون میں پڑھ ہ ہو
پتا نہیں اچانک نکل گیا منہ سے
ج سے آ جانا منہ سے کچھ مت نکالو سمجھ رہے نا کچھ گندا نکل گیا تو گبڑا آ جائے گا
گندا تو نہیں نکلے گا انشاء اللہ
ہوں ہمپ مارتاور مارتا سال
ابے سننے میں آیا کہ تمہارا پیسہ گھس گیا ب
کون بول رہے
بولا ایک لڑکا
کون لڑکا اس کا نام بتاؤ تو
آیا کہ نہیں یہ بتائیں پہلے
تم کون بولا یہ بتاؤ تم کو اگر جاننا ہے تو میرے سے ڈائریکٹ پوھنا ہے ت کیوں گھوما پھرا کے بول رہا تم میں یار
اب سچ میں پوچھ رہے ہیں
ہ کون بولا تم کون بولا پھر بتاؤںا تم کو
ارے بتایا آصف
کل کیا بات دیکا تھا تم کل تم نے دیکھا تھا نا کیا ہوا تھا گسا تھا کہ نہیں گزرا
غصہ تو نہیں تھا
تو بس آج بھی ہے جئیے
ابھی رات میں بولا تھا وہ
اچھا رات میں وہارے بولا ہوگا تم لوگ سے تم لوگ کو کال کیا ہوگا بارات کو رات کو ہر جگہ کال کرتا ہے اور خبر پتہ لیتا ہے اس کے بعد سب کچھ کرتا ہے سمجھ رہے ہو نا
اب رات میں اسی میں ہم ادھر سے لگائے تھے ایب میں ہی
اچھا چلو بڑیا بڑیا
آٹھ کام ہوا ہے ابھی پورا اور بہت باقی ہے
میرے کو بھی رات کو کیا تھا اس نے کیا بولتا ہے اس کا نام کیا بولا تم نے
کاریہ
کاریا نہیں ہے وہ آصف ستاریہ کے رات کو کال کیا تھا
بات ہوا ہے ایک کال بات ہوا اس کے بد میں بولا ٹھیک ہے میں تھوڑا چاہ رہا ہوں کھانا میںا کھانے اس کے بعد
کتنا بجے ہوا تھا بات
وہی ہوا تھا نو بج گیا ہوگا وہ فری تھا اس ٹائم میں اے سے کیا تھا مطلب میں کیا کیا میں اپنے بھائی والا اس سے کیا تو ایک کال میں میں کیا اور ایک کال اس نے کیا مطلب دو ہوا مطلب لگ بگ آدھا گھنٹہ بات ہوا اس کے بعد وہ چلا گیا
ہم بھی تو رات میں ایسے ہی کیے ہم ادھر سے ایک دو ٹوکی ہے ادھر سے ادھر سے وہ کیایا دوٹھوں
ہوں چلو بڑیا کمبٹ تو کہیں سے کر رہے ہو نا
ہاں کمپلیٹ تو کرنا ہی پڑے گا اورور ن پیمنٹ میں بہت رکاوٹ آ سکتا ہے
ہاں
لیکن میرا تو میں کمپلیٹ کم سے کم بہت دن پہے کر رہا لیکن میرا تو رکاوٹ پہے سے ہے ابھی تو ہے ٹ نہیں آ رہا میرا
ہاں تو دیکھو اب کیا ہوگا وہ بول رہا تھا کیا اسکریم شاٹ بھیجنے رمیش
نہیں وہ تو میرے کو بہت پہلے بولا تھا میں بولا ٹھیک ہے وہ جب آ جائے گا تو بھیجوں گا نہیں تو ابھی آیا نہیں تو خالی بس بڑھ رہا ہے لیکن آیا نہیں تو میں کیسے بھیج دوں گا
او
ہاں اور نمبر لنک کروانا یا کچھ بھی مطلب آیا نہیں ہے تو کیسے کراوں اس کو
ہوں
سمجا نا
ہوں
اور بتاؤ ناشہ پانی ہو گیا
ہاں ہو گیا ناشتتا پانی ہو گیا موسم تو موسم تو کبھی دیکھ رہے ہیں دھوپ کر رہا ہے یا پھر کبھی مطلب کیا بولتا ہے اس کو اب اس کو کیا بولتا ہے دھوپ جب نہیں رہتا ہے اس سمے کیا بولتا ہے چھا انیں کیا بولتا ہے
ساو نہیں بولتے اس کو اس کو جڑا بولتے ہیں جڑا جڑا
ہاں
ہم س کیا ہوتا ہم نے جوورا کرتے ہیں
ہم لوگ بھی وہی بولتے ہیں
ا
چید کر ب ب ن کرتب سلو
رجا کو دون بھی بات کریں گے اس سے ہندی بہت اچھا بولتا ہے
ست اپنے بھی کرے گا چنتا مت کرورو اس کا بھی کام آئے گا تو ت کو فوائے گ کا مت کر
ہاں آنے دو پھر ہم بھی پگلا جائیں گے
اپنے سے تھوڑی نا ہوگا وہ والا لنک بھیج دووں اس کے پاس رمیش کے پاس
ہاں وہی کرنا پڑے گا لیک اس کا آواز نہیں آتا اس لیے میں کچھ نہیں کرتا نگ کرواد گست
سیٹنگ میں کچھ ہوا ہوگاا
اگاڑ ہے بولو بتا جوور گ کا لا چ گ تھاوں
تو کل انڈیا اور کہاں میچ تھا نا
لاٹ کولی پ جن مارا تھا
کتنا
ہان
نہیں دیکھ کہ تھ ہم سنے صرف کہ انڈیا اور شاید انگلینڈ کا تھا
ہاں جی سی
کون جیتا ہوگا انڈیا ہرا ہوگا ہم کو لگتا ہے سب فالتو فالتو پلیئر ہیں انڈیا سے
ہاں تو پ مار گ
ہاں ہم نے دیا تھا
بولو کچھ
بولو بولو اب کہاں پہ ہو ابھی ہاں ٹیوشن صبح ابھی صبح تو ٹیوشن گئے تھے لیکن ابھی تو اسکول نہیں جانے آج نہیں جائیں گے اسکول آ جیسے دن بھر رہیں گے
ہ
میں اگر پسند کروں تو
رجاق تو دیکھ رہے ہیں آ رہا ہے قلے
ہمیں اب آگے چلا گیا اسی لیے
ہاں کہاں بیٹھے گا یہ پ نیم کے پاس نیم پیڑ کے پاس
ہاں آؤ نا ادھر تو اس کے بعد چلا جائیں گے ادھر کیا بولتا ہے جب زیادہ بھیڑ ہو جائے گا تو دیکھیں گے ماحول خراب ہو رہا ہے تو چلا جائیں گے وہ ضرور کیا
ندیاں اچھا آؤ نا ادھر پھر دیکھیں گے ہمیں دریا نہیں ہو لوگ پڑی چ لڑکی آ رہا ہے ب تمہارا پیچھے پیچھے گھوم کے دیکھنا ضروری ہے
ارے تم ایسے بولے گا تو میں گلچھرے اڑانے لگوں گا نا ار کیا بات کر رہا ت
بلچرے اڑانا ضروری ہے بھائی
ارے ابھی تو سب لوگ کوی کر رہا ہے نا
اسی لیے کرنا پڑتا ہے کرتے نہیں دل سے نہیں کرتے بس ہو جاتا ہے لوگ کو دیکھ کے لوگوں کو مطلب
لگ رہا ہے لگ رہا ہے کال کر کے بلایا ہے اس کو
کس کو
وہ جو تمہارا آگے آ رہا ہے
نہیں آگیا وہ اپنے آ گیا مجھے لگ اس کو لگان نا کہ میں باہر رہا ہوں اسی لیے میں سال بھی تو با اتنا پیسہ لتے بھ ارے ہم لو کو ضرورت ہے پیسہ بھائی ہم لوگغریب آدمی ہم لوگ ایسا نہیں ہے کہ ایک سو دو روپئے مطلب پھینک دیتے ہیںےوا دیتے ہیں ہم لوگ ا ہم پھینک دیں گے پھینک دیں گے ایک سو دوس روپیہ تم ہم کو ایڈ دے دینا سمجھ ل نا پیھے گھسے گا میں کام کروں گا تمہارے آئی ڈی میں تو پیسہ میرے کو ٹناف کر دینا تو رام دا کارلن کر لیا پ کالج ہ ے بدل ل ب یہ سیا بارا آ رہیی ہے
ب کٹ نہ کریا ب کٹ نہ کریا
کڑے آن ری ابھی یہاں اس سلا با تو د ہم کا ہے لگے ہے واسی میں دھمکا لگو گجور گاد پور نہیں ہ
نا کرنا بھائی بارہ منٹ ہونے اد
گ
کد کد یہ بیگل با س ب شے ل باے ہ جو مہارے دن نے پارلی بن ہے ک میں ہے ا آد ب نمبرس کا ب جگ د اکنٹ بناول کہیں تو اپنا پورا گاؤں میں مارٹ لگائے مح خراب ہے کوئی نمرہ خراب نہیں ہوتا ا فن بھی کچھ بھی توپ ب کر چوڑ د ب آرام سے ن ہم روسکار اور ڈا برد کوٹا آپ کتا ہ کراریخ کر